ہاں بھائی جان بولیے وعلیکم السلام
وعلیکم السلام دل جی کیا حال
ٹھیک ہے سب خیریت ہے اپنا بتائیے
میرا بھی خریت ہے چل ہاں
سب مزا کا گزرت ہے اور شید سب چل رہا ہے بزنس ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے
ہاں ہاں
یہسے مرغی فارم کھلے ہوئے ہیں نا ہاں تو چل رہا ہے اور مطلب اسی کے ابھی بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں نا
ہاں
کہ ایک ادھر مطلب پہاڑ طرف زمین ہے
اچھا اچھا
ہاں تو بغل میں بستی بھی ہے
ہاں
تو سوچ رہے ہیں ادھر ایک بکت فورم کھولنے کے لیے
بکت فرم کھولیے گا تو اس کے لیے تو جلیل جی اتی چاہیے تالاب ولاب چاہیے نا
ہوں تو بغل میں ہے ایک تالاب ہے
اچھا
تو وہی سوچ رہے ہیں کہ بھگت کیا فورم کھول کر کے
ہوں ہوں
اور اسی کا انڈا کا س سیلنگ کرتے جیسے انڈا انڈا لگنے والے جو ہے نا وہ بولا ہے کہ آپ کو بیچنے کے لیے آنا نہیں پڑے گا ہم آپ کا دکانیں پر سے مطلب ہوومے پر سے آ کر کے اور انڈا لے جائیں گے
اچا میں نے آپ کا ج فارم فارم رہے گا وہیں آئے گا اور وہیں سے اٹھا کے لے جائے گا
ہوں ہوں بلا کہ آپ کو کہیں جانا نہیں ہے
ہوں ہوں
آپ نشچنت رہیے وہی سوچ رہے ہیں کہ بقر کیا مجو ہے کھول دے اور بچا اچا لا کے ڈال دے
یہ تو میرا ہائیبہ دونوں لگا ہوا ہے فل گی ابھی بند ہو گیا برسات میں
مھے
یہ دونوں ہائیوا لگا ہوئے ہے اس کو کہاں لگا ہے ابھی
ہاں برسات میں تو تھوڑا سا ہ با دقت ہوگیا فروز بھی
ہ کہئی اس کو ڈال دی تے کولیری والا میں نا تو وہاں سے تھوڑا ہوتا تھا انکم آتا تھا وہ برسات میں ادھر بند ہو گیا ہے
ہوں
تھوڑا بہت کبھی کب جاتا ہے گڑییا
ا
ا تو دیکھیے رہے برسات میں تو اٹا پتھائے گا نہیں وہ بھی بھٹا بندے ہو گیا
ہوں
ادھر بات کیجیے گا تھوڑا اگر اٹا اٹا ضروری پڑے گا کسی کو تو بتائیے ب میرا والا ب سے گا
او ہوں ہ ضرور ضرور ایک دم بتائیں گے
ہوں
وہ ہوں ہوں ہمار نظر میں ہم اس کو رکھے ہیں جبھی ضروری ہوگا بتائیں گے
ہوں اور سفر وفر طے کر رہا کہیں
نہیں ابھی تو سفر نہیں ہو رہا ہے ابھی تو گاؤں میں ہاں اور کھیتی باڑی دیکھ رہے ہیں سمجھے
بارش ہوگا چلی جی لگ رہا ہے آپ کو
ہوں بارش تو جیسے دو تین دن پہلے سے ابھی مطلب اگا ہوا ہے تو ابھی تھوڑا سا مکئی اکائی جو ہے اس کا کوڑنے کا کام وم چل رہا ہے پورے زور شور سے
اچھا
ہوں تو مکئی ہو گیا بادام ہو گیا ہ یہی سب کے ابھی کڑائی چل رہا ہے اور بان وہ بہان وہن بھی ہوا تھا تو بہان جو ہے وہ ہو گیا ہے مطلب ایکا کگلی کا ہو گیا ہے
اے کی ہے بازر کے سلائی کی ہے
بیہان تو سب ادھرے ہوا ہے میرے سائڈ میں
اچھا
ہوں لئی کا تو بارش سے اتنا نہیں ہو پایا اس لیے لئی نہیں ہوا اور لے جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا ہے
ہوں لائری والا تھوڑا سا اس کو نا بارنے میں تھا
نا پورا اس میں تھک تھکا پڑتا ہے
ٹائم بھی اس میں لگتا ہے کبارنے میں بھی تھوڑا سا جبڑ کے چلتے ٹوٹے نا
ہاں ہاں
یہی سب چل رہا ہے اور کیا کب ملنا ہے بتائیے آپ سے فیس ٹو فیس ملتے ہیں روبر ہوتے ہیں
جب چاہیے
ہ مک جب بھی ٹائم ہوگا فون کریں گے
جی
ٹھ ن
چلیے پلاننگ کرتے ہیں کہیں گھومنے وومنے کا
اچھا چلیے کہاں چلیے گا
بھرے دیکھتے ہیں کہاں مطلب نزدیک میں آپ کے نظر میں کہیں کچھ ہے
میرے ند میرے ند کو تو ہاں بتیا آپ کو
اچھا ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا جیسے فیس ٹو فیس ہم لوگ ملیں گے
ہاں
تو اس وشے پر ہم لوگ بات کریں گے کہ کہاں کہاں پہ
جانا ہے اس کے انسار ہم لوگ کہ پلاننگ رہے گا سمجھ گے
اچھا ہے
اچھا اور بتائیے آپ کا بزنس مطلب ابھی ٹرک کے لائن میں چل رہا ہے نا
ابھی تو اسی میں چل رہا ہے ابھی تو آئی کولی چل رہا تھا تو گاڑی بڑھان کے چاہتا تھا انکم بڑھیا سے ہوتا تھا تھوڑا سیکس ویکس اب ادھر ادھر ہوتا تھا لیکن ابھی تھوڑا اھی ہو گیا تو اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے
اور اٹا والا تو ابھی برسات کی وجہ سے بند ہی ہو گیا تو جتنا ابھی نکلا اس کو بس سیل کرنا ہے
نہیں نہیں ایک دم اچھا ہے خدا کا مہربانی ہے آپ کے اوپر ایک دم کام میں لگے رہیے اور کیجیے سمجھا کے بڑھیے
تو دکان جو آپ بولے انڈا والا وہ م کہاں سے آ گے
وہ آئے گا جیسے
آگے پس سے ڈائریکٹل اٹھال گ
ہاں ہاں بولا کہ جیسے ہم برکت کے بچہ جو لانے کے لیے بات کیے نا تو بولا ہ بچہ لا کے اس کو بڑا کرنا پڑے گا تب نا اتنا معیاری ہونے میں زیادہ
زیادہ کوسٹ لگے گا زیادہ پیسہ لگے گا
ہاں تو بچہ لا کے ڈالیں گے وہی لوگ مطلب دو مہینہ میں کہ لگ بھگ میں جو ہے اس سب بڑا ہو جائے گا دو تین مہین میں ہاں بولا
جی
اور انڈہ کا بات ہوا جیسے بگت کا فورم رہے گا نا اس میں بینیفٹ زیادہ انڈے میں ہے اس لیے کہ لوگ جب انداز دینے کے لیے چالو کرتا ہے
جی
تو مطلب ایک دم جب تک جیوت رہے گا تب تک انڈا دیتا ہے
اچھا تو ایک کنڈہ کتنا بارہ تیرہ
ریٹ تو ابھی فکس نہیں ہوا ہے ریٹ وہ بولا ہے کہ جب انڈا لینے آئے گا تو اس حساب سے جو بھی ریٹ چل رہا ہوگا وہی بات چیت ہوا ہے اس کے بعد دیکھیے فیروج جی
توچھا دلیل جی اگر جنگل میں آپ سوچ رہے ہیں تو وہاں پہ تو اٹرگھر بنانا پڑے گا نا تو یا تو اپنے رہنے کے لیے بھی رہنا ہوگا بقت کے لیے بھی بنانا پڑے گا
ہوں ہو اس میں جیسے ایک سیٹ کروائیں گے سمجھے تو سیڈ کروا کے وہی سیڈیں وہاں بنوائیں گے اور سیڈے دیکھ ریکھ میں سیڈے میں رہنا پڑے گا ابھی
ہوں ہوں ہوں ہوں
ہوں
خود رہیے گا کہ آدمی رکھیے گا
آدمی رکھیں گے اور آپ تو جان ہی رہے ہیں آدمی بھی رکھیے گا تو اس میں دیکھ ریکھ رکھنا کرنا ہی پڑے گا
ہاں تو کرنا ہی پڑے گا
نہیں چل پائے گا ہوں
ہ ہاں ہاں اچھا انکم ہے اس میں بھی
ہوں
ہی
یہی چیز سوچے ہیں اور اسیی کو آگے بڑھانے کے لیے سوچے ہیں
صحی رہگا
ہوں
اور بتائیے کھانا پینا ہو گیا تو
ہاں کھانا پینا تو ہو گیا آپ کا
ہاں جلی ہوئی ہے کیا ناشتہ پانی ہوا ہے ابھی کانا نہیں ہوا ہے تھوڑا سا نکلے تھےے کوی سائڈ میں نکل تھے
ہوں ہوں
بائی دیکھ رہے ہیں کاابو کا ہو جاتا ہے ویسا تو گاڑی گھسائیں گے
ہوں ہوں ہوں
ہوں
ایک دم اچھا سوچے ہیں
ا وسے لگا ہوا ہے ایک دم اسک دم خراب چل رہا ہے وہ گاڑی کا دو گاڑی کا کشتی فائن ہو گیا ہے وہ کشتی چل رہا ہے اسی کا دقت ہے تھوڑا گاڑی چلتے رہتا ہے تو دقت نہیں ہوتا ہے
ہوں
ہ
ہوں بات
یہ برسات بھر دقت ہے برسات کے بعد توا نکٹ نہیں کام چالو ہو جاتا ہے
ہوا گاڑی کے برساتیں بھر دکھتے ہیں اس کے بعد
ہ ہ ہ
کام ملنے لگے گا تو پھر کوئی دقت نہیں ہوگا
ہوں
ہوں
جی ہم لوگ تو ایسا ادھر اھی ادھر بارش ہوتا نہیں ہے اور ہم لوگ تو لگ رہا ہے کہ ڈرے ہو جائے گا ان کا
نہیں نہیں بارش ہو گیا تھ ہم لوگ کا طرف تو دیکھیے موسم آج بھی جو ہے نا بارش والا پورا کیا ہوا ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ مطلب بدام ودام جب پڑنا ہے نا
ہوں ہوں
وہیں کوڑنے کے لیے
میں نے ٹائم دیا میں نے اٹھا ہوا آج ابھی نا ابھی
جے ہوئے ہیں
تو سب تو خدے کے اوپر ہے خدا چاہیں گے تو ہوگا میں چاہا تو نہیں ہوگا
ہوں
ملتے ہیں پھروز جی آب سے بہت دن ہو گیا ہے بھیٹ ملاقات اب سے بھیینٹ کرنا ہے
ہوں بھیٹ کریں گے پھر جب کایے آتے ہیں
اس کے بعد دیکھتے ہیں کہاں کیا پلان بنتا ہے سفر کا
ہاں پہلے ہم لوگ بیٹھ کر کے پلاننگ کرنا پڑے گا
ہوں
کہاں گھومنے جانا ہے سر اس وشے پر ہم لوگ چرچا کر لیں گے اس کے بعد جو ہے
چلل جائے گا
اور سب گھر میں سب خری تھا نا
ہوں گھر میں سب خرییت ہے